وعلیکم اللہ وبرکاتہ ہوں تو کیا حال ہے ٹھیک ہے آپ اچھے سے بس شکر اللہ کا گھر پہ سب ٹھیک ہے ہاں بس شکر شکر شکر اچھا بس بارش کیا ہے بارش پڑی ہے وہاں سے کچھ
ہاں ہلکی سی آپ کے یہاں سے
اچھا ہاں ابھی کچھ ہلکا سا مطلب آیا تھا تو اس وجہ سے تھوڑا ہاں ہلکا سا ہواطب ڈرزل بھی نہیں بولیں گے اس کو ہلکی سی بارش ہلکی سی دس چندر بوندہ گر گئی تو بسر بانتی ہوگا ہاں وہی وہی ہوگ پانس سے کیا ہے
بس یہاں سے بھی وہی اسی ٹائم ہوا تھا نا پھر اس کے بعد اس کے بعد نہیں
اچھا تب سے نہیں ہوا پھر ہاں آپ کو پتا ہے آپ کا ایک پرچ ابھی میں نے کھلایا ن ریفریش کے ابھی ایک پرچا آیا وہ ملب کا ہوا تھا کب ہوا تھا اس وقت وہ ابھی آیا اچانک سے غائب ہو گیا ایسا ہی مطلب پتا نہیں ان کو کیا ہو رہا ہے ابھی ہاں تو اسی لیے ہاں وہی وہی کچھ ہو گیا تو اور بتائیے آپ ہ تیاری کی کچھ کل پرسوں کے لیے
نہیں ابھی کہاں پل دیکھیں گے اپ جی جی جی جی ہاں بالکل کل ہی دیکھ لیں گے ہ ہ جی ہاں بس الحمد للہ ہا خد باقی سب ٹھیک اچے سے نہیں بس باہر آگئے بلیے مرڈپ
ٹھیک ٹھیک وہ دیکھیے باہر نکلنا ہے مجھے ہ اچھا وہ تو وہ تو کہاں پر ہے ہ کیا کرے وہ دونوں بھی
ہ یہیں پر بیٹھے ہیں یہیں پر
اچھا ٹھیک ایسے ہی بیٹھے کہ بارش وارش میں کو مزہ لے رہے بارش کب آئے گی
اس لیے ہو رہ ہے
ہاں وہ نا اس انتظار میں اس کے بیٹھ ہوں اچھا ٹھیک چلو ٹھیک ٹھیک گ بھی صحیح بات ہے ہوں اور انہوں نے پیچھا ہے بھائی
نہ یہ کو د
ہوں
آ م ہی پیںوں نے چائے
آج کیا کی کھایا پھر
سویا ان کو بنا کے دیا تو یہ وقت کا کچھ بیمار نہیں کا یہ بول رہا ہے کچھ بیمار ہاں اس کو الٹی لگ رہی ہے
ٹھیک ٹھیک ٹھیک دوائی تو دی ہوگی اس کے بعد کہ نے بھی نہیں دی
ہاں دوائی دی تھی نا میں نے بخار کی دوائی دی تھی میں نے جی صحیح ہی
اچھا تو اب ہو گیا فر فرق ہوگئی کچھ
نہیں یہ اس صحت ٹھیک نہیں ہے یہ ابھی
اچھا ابھی ویسا ہی ہے
ہوں
ٹھیک ٹھیک تو پرسوں تک تو ان شاء اللہ ہو جائے گا نا ٹھیک ہے آپ
اب دیکھیں گے کیسا کیا رہے گا ان کا پتا نہیں بول سکتے ہیں
چلو ٹھیک ٹھیک چلو وہ بھی ٹھیک ہے انشاء اللہ ہو جائے گا اس کو انشاء اللہ ٹھیک ہو جائے گا
جی باقی بس سب ٹھیک ہے
بس سب ٹھیک ہے
رہا اچھا اچھا پھر کیا کیا تھا آپ نے وہ بولا تھا نا وہاں پر جانا وادن کرتے ہیں وہاں پر پھر دیکھتے
اچھا کا اچھا وہاں نہیں میرا مطلب ابھی وہاں دماغ میں نہیں آیا میرا کچھ ابھی اس سلسلے میں کیونکہ مجھے وہاں جانا تھا تھا اس لحاظ سے میں دیکھ رہا تھا میری جو جسم میں فٹ ویٹ وہ چیزیں
جی ہاں
تو اس لحاظ سے مجھے وہ ایک چکر دینا ہے تو ان شاء اللہ ہاں ان شاء اللہ دیں گے میں ماما کے سات ہی شاید ایک چکر دوں گا وہاں تو دیکھیں گے کیا ہوگا پھر جی ہاں گھومنے کو تو ایک جگہ وہاں دے دیں گے ہم
ہاں اچھا
جی جی ہاں وہی دیکھ لیں گے کہ وہاں کا کیا جو ہے مسئلہ ہوگا جی صحیح صحیح اور بتائیے آپ
بس الحمد للہ چل رہا ہے سبھی ٹھیک سے
ہاں تو یہاں لوگ مجھے مطلب ایسے دیکھ رہے جیسے میں پتا نہیں کیا کر رہا ہوں
اچھا اچھا
لوکی کیا کر رہا ہے
اچھا ٹھیک ٹھیک یہ کیا بات
ہاں یہ کیا بات ہے کر رہے ہیں سچ میں
کیا جانیں گے کیا کہیں گے لوگوں کو بھی ہاں
وہی آپ کیا مطلب کتنوں کو سمجھاؤں گا
ہاں سر اب کے بابا کیا فرماتے ہیں اس بارے میں جب وہ دیکھتے ہیں آپ لوگوں کو ایسی باتیں کرتے ہوئے کیا فرماتے
تو کہہنے ہیں مطلب پتا نہیں کس
جی
وہ تو کہتے پتا نہیں کس پریشانی میں لگ دیا آپ نے آپ ہوں نہیں اتنا اچھا نہیں نہیں نہیں نہیں وہ نہیں ہے ہاں وہ تو نہیں ہے
صحیح صحیح تو اس لیے ان کو لگتا ہوگا یہ کام صحیح نہیں جا رہا ہے پتہ نہیں ہے کیا کر رہے آپ شاید اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں مگر کیا سمجھائیں گے ان کو بھی کہ یہ جا کرنے والی بات نہیں ہے ہاں بالکل صحیح
دو دن ایسی والی دو اچھا ٹھیک ایسی والی دو دوسری دوسری دوسری جی بست کی
تو بالکل صحیح بالکل صحیح کہا آپ نے تو دیکھتے ہیں اب کیسا کیا جائے گا انشاء اللہ ویسے بارش تو آج ہی ہے کل ہاں محمد حماس اس پر نظر رکھیں گے آپ جانے نہیں دیں گے اس کو تو میں وہی بول رہی تھی بارش فلحال کے لیے تو بارش
پچاس رپٹھیک ٹھیک برابر پچاس نہیں نہیں سچچ نہیں نہیں نہیں ہاں پہلی بار ہوتا ہے ہر وقت کسی نہ کسی بھی شروعات ہو جاتی ہے
جی ہاں
نہیں نہیں میں دوںا ہاں نہیں نہیں سچ میں نہیں ہوگا آپ کو آن لائن ڈالنا ہے نا ہاں کوئی مسئلہ نہیں اس میں کوئی بات نہیں جیسا آپ کو ٹھیک لگے مگر پچاس کم نہیں ہو بھائی کوئی بات نہیں اب کیا کروں گی میں ہاں کیا وہ تو میں بھی کہہ رہا ہوں نا
یی زیادہ دو
نائن نہیں ہوگا اس کا فورٹی فائیو پہ نہیں فورٹی نہیں ہوگا سچ
تو ہاں بالکل سہی آپ نے کہا آپ نے صحیح فرمایا یہ بات تو جو ہے حساب کتاب وہ اچھا ہی رہنا چاہیے
ہاں نہیں نہیں فورٹی فائیو نہیں ہوگا سچ پانچ روپئے جی ای سےنے یہ جس کو دینے آ
ہاں بالکل صحیح ہے آپ بولتے ہیں پچاس تو پچاس ہی بالکل رہے گا پچاس سے کم بالکل بھی نہیں جائےا جی ہاں
ہیلو ہاں تو کیا ہاں وہ تو ہے ہی وہ تو پتا ہی ہے اس سلسلے میں تو ہم دیکھ نہیں سکتے کہ کیا کیا ہوگا جی صحیح ہاں صحیح وہ تو صحیح بات ہے اور آپ بتا دیجے ہاں تو کھانے کی تیاری ابھی تو آپ نے نہیں کی وہ آپ کہہ رہے کہ ہم پرارسو کریں گے وہ تیاری
ہاں ہاں وہ تو رہے گا وہ تو آج نہیں مجھے لگتا یہاں سے ہمیں بہت زیادہ بہت زیادہ بات ہو گئی یہاں پہ ہمیں شرو
کیا بارش ہو گئی شروع مجھے کیوں لگ رہا ہے پھر مجھے بھی
یہاں سے بہت بارش شروع ہو گئی
کیونکہ خاس سے وہی ارادے لگ رہے کہ یہاں سے بھی بارش شروع ہونے والی ہے ہاں اچھا ٹھیک اچھا ٹھیک ٹھیک مطلب تو مسئلہ تو تھوڑا سنگین
نہیں نہیں نہیں اس دن ٹھیک رہے گا موسم انہوں نے دکھایا ہے سب ٹھیک ہلو
ٹھیک ٹھیک ہاں وہ بات بھی ہے چلو اس اس مت سلسلے بھی ہم دیک ہی لیں گے کہ کیا کیا ہو جائے گا وہ وہاں سے ہاں اور بتا آپ کا وہاں یہاں آنے کا کب اسی دن آ گیا بچوں کو بھیج دی دا تھا پہلے ہی پھر آپ کا الگ وہ مسئلہ تھا آپ کیا کرتے پھر آپ وہ دیکھ لیتے
کیا کس کو
عباد کو حماس کو
کیسے
ہوں
کیسے وہی
کسی کے ساتھ بھی اب ہاں وہ کئی ہ مکل وہ جو نہیں آتا
کو بولا تھا ہم نے صبح رحمت حماس کو بولا تھا تھا ہم نے ان کو سک تو وہ ان کو بائک تھی آج ساتھ اور ان کو دوسرا بندہ ساتھ میں تو انہوں نے بولا نہیں پوچھ سکتا ہے
ہاں
کل ان کی چھ یہ ہے کل تو رووار ہے ہے نا اتوار ہے اتوار کو چھپی ہی ہوتی ہے
اچھا ٹھیک ہاں وہ تو ہے ہی پھر ابو تو ابو تو چ بل پر پہنچا پان سال
جی ہاں بالکل ورنہ میں نے سوچا تھا انہیں کے ہاتھ بھیج دوں اس کو تو کم سے کم میںوں گی پھر ورنہ میں نے ارادہ کیا تھا آج خود ہی جانے کا گھر تو اب یہی ٹھیک رہا م
گ تھ اکو شا اچھا ٹھیک ہاں تو اب وہی دیکھیں گے کہ ہاں ہما اس کا اس کا کیا ہو جائے گا پھر
کس کا
اسی کا نا ہما اس کا مطلب آنے میں آنے کا دیکھ لیں گے کہ آپ کس کے ساتھ ہاں کس کے ساتھ آئے گا کیا آئے گا ہاں اب اسی دن پھر ہاں وہی وہ مجھے لگ وہی پ رہے گا اور کیا یہ کر سکتا ہے وہ ہاں
تو وہ چیز بھی ٹھیک ہی رکھتی
ہاں اب جگہ کا بھی ابھی ہمیں دیکھنا ہے وقت کا ہم نے دیکھنا آٹھ نو بجے تو آپ اب ہاں ہاں کیا
مامر مامر بولا تھا انہوں نے ایک جگہ ہے مامر
معمر کہاں پر
مام وہی کنگن سائڈ سے تو یہ بول رہے وہ بھی ہے ایک جگہ
ٹھیک اچھا ہوں ہوں
تو ایک ہے معامر اور بول نارا ناگ نارا ناگ میں نے بولا وہ بہت دور ہو چکی
ہاں وہ تو دور ہو جائے گا اس سلسلے میں وہ تو ہاں ہ چلیے ہمارا وقت اب اختتام ہوتا ہے ہمارا وقت چلیے بیٹھیے بیٹھیے اللہ اللہ حافظ
ان تو